جی السلام علیکم وعلیکم السلام اور سب خیریت
سب کری تھا م تو
سب خیریت کے گھر میں سب کیسے ہیں جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے
آپ کی امی ابو کیریس سے یہ صحب
جی جی الحمد للہ سب اچھے ہیں سب خیریت سے سب بڑھیا ہیں
بہت شکر ہے اللہ تعالی کا اور بتائیے کیا چل رہا ہے کہاں مصروف رہتے ہیں آج کل آپ
جی آج کل میں انہیں چیزوں پہ زیادہ موضوع پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوں جیسے کہ آن لائن شاپنگ آف لائن شاپنگ
ںو
کیونکہ یہ جو ہے یہ یہ اپنی روزمرہ کی دل دلچسپ موجوع بن چکا ہے آج کل کی اپنی زندگی میں
صحیح فرمایاپ
کیونکہ جو آج کا دور ہے وہ ٹیکنالوجی انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل انقلاب کا دور ہے
ہاں صحیح فرمایا جی تو اب
جی اور انسان کی زندگی پہلے کے مقابلے کئی زیادہ آسان ہو چکی ہے جہاں کبھی کسی چیز کو خریدنے کے لیے بازاروں کی کھاناک چھاننی پڑتی تھی وہیں آج وہی چیزیںیں موبائل کی اسکرین پر چند لمحوں میں میسر ہو جاتی ہے
یہ تو آپ نے صحی فرمایا دیکھو ٹیکنالوجی کی ترقی نے جو خریدو فروخت کا سلیقہ بالکل پلی ہی بدل دیا آج کے ٹائم میں تو نا
جی جی بالکل
کچھ افراد آن لائن خریدداری کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس میں گھر بیٹھے وغیرہ کسی جھنجٹ کے مختلف اشیاء خریدی جا سکتی ہیں ہاں اس میں صحیح بھی ہے اس میں وقت محنت اور سفر کے خرچے کی بھی بجت ہوتی ہے نا
جی بالکل درست فرمایا
ہ گھر سے باہر جانے کی دیکھو کوئی زحمت بھی نہیں ہوتی ہے نا گھر سے باہر جانے کی
جی جی گھر سے باہر جانے کی بھی زحمت نہیں ہوتی ہے اور جو یہ آن لائن شاپنگ ہے اس نے دنیا کو ایک چھوٹے گاؤں کی طرح بنا دیا ہے
صحیح فرمایا آپ نے بالکل
اب امریکہ جاپان چین کسی بھی ملک کی بنی ہوئی چیزیں کچھ ہی دنوں میں ہمارے گھر تک پہنچ جاتی ہے
سحی فرمایا دیکھو ساری دنیا سے ہی رابطہ آسان ہو گیا ہمارا ہے نا کسی سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں
جی کسی سے کبھی بھی ہم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی جو ہم منگانا چاہتے ہیں سامان وہ
ہاں ساتھ کے ساتھ ہی وہی یہ ایکلک پہ سب آ جاتا ہے
جی بالکل
ہوں
اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں
ہاں اور مجھے تو لگتا ہے کہ علم کا بھی خزانہ ہی ہے یہ ایک طرح سے مطلب ہر ایک چیز کا ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے آج کل ہے نا
جی جی بالکل
ہوں
اور دنیا میں جو ت تغیر ہے وہ ایک قدرتی عمل ہے جیسے اب اپن کچھ بھی تجربات جان کر اپن کوئی بھی چیز منگوا سکتے ہیں گراہکوں کی تجربات جان کر
صحیح فرمایا آپ نے وہاں پہ مطلب سب ان کا ہاں انہوں نے اپنے تجربے وہاں پہ ہمارے ساتھ بانٹ لیتے ہیں نا وہ تو آسان رہتا ہے اس سے بہت ہی ہمیں بھی مطلب اس کا پتا چل جاتا معلومات ہو جاتی ہے نا ہمیں کسی بھی مطلب چیز
کیونکہ تجربات سے بھی معلومات ہو جاتی ہے کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے اور کرل بیٹھے ہی ہم کب کپڑے کتابیں موبائل لیپ ٹاپ دوائیاں کرانے کا سھ سامان یہاں تک کہ کھانا بھی منگوا سکتے ہیں
وہی ہے نا وہ مختلف ویب سائٹ پر قیمتوں کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے مطلب قیمتیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس کے مقابلے میں کس کی کم ہے ہے نا اور اث سر رعایتی آفر اور ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتے ہیں یہاں پہ
جی جی اور بہت ساری بیب پناہ انتخاب ہے بازاروں بازار میں جیسے دکانوں کی تعداد تو محدود ہوتی ہے لیکن آن لائن دنیا میں ہزاروں برانڈ اور لاکھوں سامان ایک ہی اسکرین پر موجود ہوتے ہیں
صحیح فرمایا آپ نے مطلب یہی نہیں کہ جو دنیا بھر کے کہ مختلف چیزوں تک رسائی بھی آن لائن شاپنگ کا فائدہ ہے نا
ہوں جی آن لائن شاپنگ سے مختلف چیزوں کی رسائی بھی آسان ہو گئی ہے
صیف
اور ہزاروں لاکھوں برانڈ ایک ہی اسکرین پہ موجود تھے تو گرام گراہک تو گراہک اپنی پسند ضرورت اور بجٹ کے مطابق آسانی سے کسی بھی چیز کا چناؤ کر سکتا ہے
صحیح کروں میں آپ
اور تیسرا فائدہ یہ بھی کہ قیمتوں کا مقابلہ بھی ہو جاتا ہے آن لائن پلیٹ فارم پر
ہاں یہ صحیح فرمایا آپ نے بک کو
گراہک سستا سامان بھی چن سکتا ہے
ہاں صحی فرمایا آپ نے پر کئی بار مطلب ایسے بھی ہو جاتا نا بھی اس کے کچھ نقصانات بھی ہے ہمیں نہ
جی نقصانات بھی ہے فائدوں میں چیزیں فائدے میں جیسے ہم گھر تک بھی اسے رسائی حاصل کر سکتے ہیں پہلے سامان خرید کر گھر تک لانا بھی مشکل فیل ہوتا تھا مرحلہ ہوتا تھا لیکن اب سامان خود آپ کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے یہ سہولت خاص طور پہ بڑے شہروں میں بہت ام ثابت ہوتی ہے
صحی فرمایا بی تو ہے نا کہ محنت نہیں ہوتی وقت بھی بچتا انسان کا اور جو سفر کے خرچے ہیں وہ بھی بچ جاتے ہیں نا آنے جانے کا جھنجٹ کون پالے باہر
ہاںاں سفر کے خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں
ب ہاں وہ بھی بچ جاتے ہیں نا اگر گھر سے ہی منگوا لیتے ہیں
بالکل بکا اور آن لائن شاپنگ کرتے وقت ہمیں جلد بازی بھی نہیں کرنا چاہیے غور و فکر بھی رکھنی چاہیے
ہ صحیح فرمایا آپ نے پتا کیا ہوتا ہے کبھی کبھی تصویر اور اصل سامان میں کافی فرق نکل آتا ہے ہے نا تصویر کچھ اور بھیجتا اصل میں کچھ اور ہوتا ہے پروڈکٹ کو
جی کچھ فائدے ہیں تو کچھ نقصانات بھی ہے کچھ خطرے بھی ہیں
صی ہے کئی بار دیکھو سامان بہت لیٹ پہنچتا ہے یا کئی بار کوئی غلط چیز بھی بھیج دیتی ہیں وہ وہی ہے نا اس سے بڑی دقت آتی ہے انسان کو کافی دق دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے
جی
ہوں
جی اس لیے ہمیں اس کا سمجھداری سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ آن لائن شاپنگ ہماری زندگی کو آسان بنا سکتی ہے لیکن اگر ہم لاپرواہی کریں تو یہ پریشانی کا سبب بھی بن سکتی ہے
صحی بنوایا آپ نے بالکل ابھی دیکو جو انٹرنیٹ فراڈ اور جو فرضی ویب سائٹ کا خطرہ ہے وہ بھی تو دیکھو خطرہ ہے نا انسان کو تو وہ بھی خطرہ موجود ہے ابھی اس پہ اس لیے ہمیشہ ہمیں اعتماد کے قابل ویب سائٹ کا ہی جو ہے انتخاب کرنا
جی بالکل درست فرمایا
ہوں اعتماد ہونا چاہیے نا اس پہ پھر اسی ویب سائٹ کو ہم چنے
جی بالکل درست فرمایا اور دونوں ہی شاپنگ آپ اپنے اپنے مقام پر اہمیت رکھتی ہے
صحیح فرمایا آپ نے نہیں دوسری طرف جو آف لائن شاپنگ ہے اس کے اپنے ہی فائدے ہوتے ہیں نا اس
جی اس کے اپنے فائدے ہوتے ہیں اپن کسی بھی کپڑے کا خریدنے جائیں تو وہاں اپن سامنے دیکھ سکتے ہیں اور اس کی
دیکھ پرکھ کے انسان خرید سکتا ہے نا
جی بالکل دیکھ دیکھ پری کر خرید سیں جی اور اس سے جو دکاندار ہیں انہوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے
ہاں ان کا بھی دیکھو ان کی بھی جو روزی روٹی ہے نا تو ان کے گھر میں بھی ترقی آتی ہے پھر ہاں
جی ان کی بھی ترقی آتی ہے اور جیسے آج کل جو آن لائن چیزیں چل گئی ہیں آن لائن ویب سائٹیں ہیں تو اس سے بہت جو دکانداریں ہیں ان میں بھی غربت بڑھتی جا رہی ہے
ہاں صحیح فرمایا آپ نے ان کے بھی جو حالات ہیں وہ بگڑتے ہی جا رہے ہیں نا پہلے سے
جی ان کے بھی بگڑتے چلے تو ہمیں تہواروں پہ بھی عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس کے دکانداروں سے زیادہ سامان خریداری کریں
صحیح فرمایا اور جب کچھ سامنے سے لینے جاتے نا دیکھ پرکھ کے لیتے ہیں ہم تو اس چیز کا رنگ اس کی کوالٹی مضبوطی مطلب اس کو ہم تسلی بخش کام ہو جاتا ہے کہ تسلی سے چیک کر سکتے ہیں تو ان سب کو
جی بالکل جی سب کچھ چیز ہم تسلی سے چیک کر سکتے ہیں تو اسی طرح ایک ہمیں وقت محنت اور سہولت دیتی ہے تو دوسری ہمیں اطمینان بھروسہ اور سامان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پلٹنے کا موقع دیتی ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے تو
تو اپنی بھی عقڑ مندی اسی میں ہے کہ ہم اندھی پیروی نہ کریں بلکہ اپنی ضرورت اپنے بجٹ اور حالات کے مطابق مطابق ہی صحیح فیصلہ کریں
صحی کروایا آپ وہی اپنے بجٹ کو مد نظر رکھ کے ہی ہمیں صحیح ہاں صحیح فیصلہ کرنا چاہیے
جی اور ٹیکنالوجی کو ہمیں سمجھداری سے احتیاط سے اپنانا چاہیے
ہوں یہ تو سحی فرمایاار
جی
وہی ہے نا اگر ایتمینان معیاری کیفیت اور فوری خریداری جو ضروری ہے آن لائن شاپنگ سے زیادہ مناسب ہے وہ آف لائن سے مطلب یہ زیادہ مناسب ہے ہے نا
جی درست فرما ہے اپ نے
فائدات ہیں ان کے اپنے الگ الگ فائدے ہیں دونوں کے احمیت الگ الگ ہے ان کی ہ
جی جی
چلو بڑا اچھا لگا آپ سے اسس ہاں اچھا لگا مجھے بھی
ج اور آگے بھی ہم ایسے ہی نئی نئی چیزوں موضوع پہ بات کرتے رہیں گے
ہاں ضرور انء
جی اللہ حافظ
اللہ حاظ
ٹھیک ہے